ہاں کیسے ہو بھائی ہاں ہاں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی
کیا حال چال اتنی دیر اتنی دیر کا حال کی خہیرے تھے
بس ایسے ہی گھر میں بیٹھا تھا
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا
کھان کھانا کھایا تھا
ہاں ابھی کھایا ہوں
اچھا کیا بقایت سالس
بیینگن
بیگن خالی بیگن ہے کو چور
بگن یخنی بنائی تھی آج کارگل سر بھی آیا تھا یہاں پر
اچھا ٹھیک کٹ کے سر نے کایا خوب
کاٹ کل سر نے بہت زیادہ کھایا آج
زیادہ کھایا
ہاں
اچھا ٹھیک ہے
بس اور بوول بوڑھیا کیا چل رہا ہے آج
ارے بس جری لف
کیا ہوا ہے مسلق کو کیا ہو گیا ہے
کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کیا کریں گے
اچھا وہ جو مسئلہ آپ کا تھا وہ کہاں پہنچ گیا
ارے مسئلہ تو لائف مسئلہ ہی ہے
ہاں
ہر ایک قدم پہ مسئلہ بنتا ہے
وہی میں بول رہا ہوں اس مسئلے کا کیا ہو گیا تھا پھر
وہ مسئلہ تو ختم کر دیا پھر میں نے
ڈائیورورسو گیا ڈائیورس ہوو گیا کمپرومائز
نہیں تو آپ تو میں نے ڈرائیور س کیا پھر
اچھا آپ کو یہاں سے کچھ دینا پڑا اس کو
ہاں ہاں میں نے دیا اس کو جو اس کا اس کو جو بنتا تھا وہ اس کو واپس کیاے گا اس اس کا ہاںاں پورا
تو اب تو آپ کی زندگی آزاد ہوئی ہوگی
ہاں ہاں آزاد تو ہوئی ہے لیکن مشکلات آتے ہیں نا
ہاں اب تو عادت سی ہو گئی تھی آپ کو بیوی کی تو اپ تو ضرور ہے اب بہت زیادہ تنگ آتے ہوں گے اب کر لو دوسری شادی اب اس میں کیا ہے اپ تھوڑی بڑے ہو
ہاں وہ تو ہے دیکھو بات یہ ہے بات کیکہ جو ٹائم ضائع ہوا اتنا تین سال ہو گئے اور اس ان تین سالوں میں میں نے بہت کچھ کمایا ہوتا
نہیں ابھی آپ بہت زیادہ ینگ ہو ابھی آپ اور دو کر سکتے ہو تین کر سکتے ابھی آپ کی ایج ہی کیا ہے تیس سال یا انیس سال کیا کتنا سال
ہاں وہ وہتا ہے پتاہ ہے مجھے لیکن دیکھو اس تیس سال میں انسان فائنشلی س سکسسفل ہونا چاہیے نا
وہ بات بھی ہے لیکن
اس کے لیے تو بھی ٹائم لگے گا پھر سے وہی
اچھا ابھی کیا کام کرتے ہو کون سا جاب ابھی کرتے ہو
ابھی میں اکاؤنٹنٹ ہوں دلال میں
اچھا اکاؤنٹنٹ ہو سیلری کتنی ہے لگ بھگ آپ کی ابھی
ارے سیری کا نو ہزار ہے اس کا تو کچھ نہیں نکلتا ہے
خالی نو ہزار یا نبے ہزار
نو ہزار نو ہزار خالی اور پھر کا یہ کہاں ساریا پ کہاں کال کر اگر مریچھ ہوتا
اچھا ایک بات کرو یہ دبئی جاؤ تو پھر وہاں پر کام کرو وہاں پر
ہاں میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کوئی اچھا سا اگر کوئی جاب ملے باہر ہی
ہاں
تو ہاں تو دوسرا بندہ بھی ہونا چاہے وہاں پہ
دوسرے کو کیا کرنا ہے خالی جاؤ ایسے ہی جاؤ وہاں پر کام ملے گا
ہر جا جائیں گے لیکن پہلے سوچنا ہے نا مطلب وہاں پہ کیسا جاب ہوگا کیا کرنا ہے وہاں پہ
ہاں کوئی بات نہیں تھوڑی بہت رسک لے جاؤ اور اس کے بعد سر وہاں
رسک تو لینی ہے لیکن پہلے سوچنا پڑتا ہے پیسے بھی نہیں ہیں پہلے پیسے لگتے ہیں نا
ابھی آپ کے ابھی آپ کا تنخوا یہاں پر نو ہزار ہے تو اس میں کیا چلتا ہوگا آپ کا
تنخواہ جاتا ہے نا جو میں نے میں نے لون کیا تھا
ہوں
ہاں اسی میں جاتا ہے میرا لون ہے بھی ایک لاکھ اس کو ایک سال لگے گا مجھے پورا کرنے اور اوپر سے گل جار بھی ہے میرے اوپر
اچھا گلجار وہ گلجار بائی جو ہے وہ کیسا ہے آج
ہ ارے گل گلزار بھائی بول رہا ہے کہ آپ جلدی سے جلد سے جلد یہ اداو قسطتا جو کسط رکھا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اپنی لائف کا سوچو پہلے یہ ختم کرو
اب مجھے گج گلجار بائک کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اب مجھے اس کے وہ جو کالج کے دن ہے نا اس کے وہ یاد آ رہے ہے
گل گلجار کی سادہ مستی کرتے تھے
بہت زیادہ ہم کالج میں پڑھتے تھے وہاں پر ترال میں وہ بہت زیادہ مستی وہاں پر بھی کرتا تھا
بہت زیادہ ناٹی ایک بار اس نے میڈم کو چھیڑا
ارے کیا بول رہے ہو وہ تو ایسا نہیں لگتا ہے اا وہ تو شکل سے ایسا نہیں لگتا یہ گناہ ہے کسی کی بدنامی
نہیں بدنامی تو تھوڑی کر رہا ہوں میں اس کی مطلب مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہوا ہے مطلب ہم ساتھ میں پڑھتے تھے تو بہت زیادہ ناٹی تھا وہاں پر بھی
ارے آپ نے اس کو دیکھا وہاں پہ
بہت زیادہ ٹائم مطلب بہت ٹائم میں نے اس اس کو وہاں پر دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ناٹی ہوا کرتا تھا وہاں پر بھی آج وہ کیا کرتا ہے
آج وہگ کام کرتا ہے ڈپٹا ڈپاٹا وپاٹا سوٹ ووٹ بیچتا ہے اور کیا کرے گا
اچا اسی مال میں جو اس نے خریدا تھا تھا
ہاں اس نے پھر اس نے پھر شادی کی نا
شادی کس کے کے ساتھ
اس نے کیا نا وہ میما جو ہے اسی کے ساتھ
میما
ہاں
تو بہت زیادہ چالو تھا وہ پہلے سے ہی اس نے وہاں پر بھی دو لڑکی کیوں کو چھیڑا اب میما کو مما کو بھی وہاں پر وہ چھیڑتا تھا کالج میں
ہاں ہاں وہ تو کرتا تھا یہ ناٹر باز ہی کر
لاسٹ ٹائم جب وہ ملا تھا مجھے بول رہا تھا تھا کہ مجھے کسی اور کے ساتھ شادی کرنی تھی لیکن میما کو میں چھوڑوں گا اس کے بعد شاید اس کو وہاں پر لگا ہوگا کہ وہاں پر نہیں چلے گی اس کی تو پھر میما کی
لیکن لیکن لیکن لیکن اس میں ایک کالٹی ہے نا
ہاں
جو ہے اس میں کوالٹی بھی ہے بہت وہ بہت رومینٹک ہے
پتاہ ہے ہم اس کو کالج میں کیا بولتے تھے
کیا
گینی گلچر
ہاں مجھے پتہ ہے مطلب اس کو نالج تھی بہت
بہت زیادہ وہ گائینیکالوجسٹ
وہ وہ ڈاکٹر بنتا وہ ڈاکٹر بھی بنتا لیکن اس کو ایک مسٹوک ہو گئی مسٹیک ہو گئی اس اس نے پھر لیو کیا اس نے ورنہ بائیولوجی سبجیکٹ تھا اس کا
ہاں وہ بیالجی بھی بہت زیادہ اسی لیے ہم اس کو وہاں پر گائے نہیں بولتے تھے
اگر اس نے نیٹ کالفائی کیا ہوتا نا اس کو بہت اچھی کالج ملتا ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے پھر
ہاں
وہ بہت پچھتا رہا ہے
ہاں
اس نے یہ شوق پورا کرنے کے لیے بیٹے کی شادی کی
پھر وہاں پر کیا ہو گیا تھا اس کو
ارے وہاں پہ جو بیٹے کی جو یہ بیوی تھی اس کا بھائی ہے نا اس کا نام شکیل ڈاکٹر ہے
اچھا
ہاں اس نے سوچا اچھا ہاں اس ہاں ڈاکٹر ڈاکٹر کا خواب پورا کرنے کے لیے اس نے بیٹے کی بلی چڑھا دی
ہائے ہائے ہائے کتنا غدار نکلا وہ
بہت بہت زیادہ اس کو اس کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بیٹا ہی نظر آیا
بیٹٹی کی بلی چڑھانا اس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب مجھے لگا لیکن ایک بات وہولو ایک بات وہ لوگ کالج کے ٹائم سے ہی بہت زیادہ کشر آتی تھا وہاں پر بھی وہ مطلب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں گنی گلجر بن جاؤں
ہاں ہاں مجھے بھی مجھے بھی لگ رہا ہے نا میں نے بھی دیکھا ہے نا گائے ن گل جار کو
ہاں شاید وہی سپنا لے کے وہ بیٹھا تھا کہ اس لیے اپ
ہاں ہاں اس کو اس کو پیر اس کو پیر تھی کہ مي ڈاکٹر کیو نی بنا تو اس نے ڈاکٹر کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بلی چڑھات تاکہ کسی ڈاکٹر کا رشتہ بن جائے ڈاکٹر کے ساتھ
تو وہ جو ایک کام کرتا تھا وہ شکتیوں سے بھی لڑتا تھا وہ گنڈھ شکتی یا باقی چیز وہ کرتا تھا آج وہ ابھی بھی کرتا ہے وہ
نہیں آج تو وہ پانیانی پانی پیتا ہے زیادہ
خالی پانی
ہاں اور حکہ مارتا ہے وہ اس سے اس کی شکتی بڑھتی ہے ہاں
وہ جو پیاز کی شکتی جو اس میں آتی تھی وہ
ہاں ہاں پ جو پیاز ہوتی ہے نا پیاز لٹکا لٹکاتے ہیں نا پین پہ
ہاں ہاں
اس سے اس سے شکتی اورجادا پیدا ہوتی وہ گائنی گل جس کو بہت پسند ہے
کتنا چالو نکلاو
ہاں اور کیا اس کو مزہ آتا ہے نا جب اس کی ش ارجا بڑھتی ہے اس کا مزہ آتا ہے اور وہ زیادہ پانی پیتا ہے پھر سائڈ میں جاگ رکھتا ہے
بہت خطرناک نکلتا گلجر
ہاں
ایک بار مجھے ملا بولا کہ میرے بیٹی کو کال کرو میں نے بلایا کہ کیوں خود ہی کرو بلایا کہ نہیں آپ ہی کرو تو اس کے بعد جب میں نے اس کو بولایا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ بات یہ ہے اس نے بولایا کہ مجھے وہاں پر اچھا لگا جہاں پر اس کی شادی ہو گئی تو پھر بہت زیادہ غصہ کر گیا اس نے گا لیا ان کو بھی دی خود کو بھی دی اور اگر ہاں بہت زیادہ غصہ
سا کیونکہ اگر اس کو اگر اس کو لگا مطلب میرا بیٹا وہاں پہ مطمئن ہے خوش ہے پھر پھر بھی غصہ کیوں ہوا اس کا مطلب کیا ہے
تھا نا وہ شکیل ڈاکٹر کے ساتھ وہ رہتا وہاں پر کمپ کے مطلب جہاں پر اس کا کلینک تھا تو شاید اس کا جو وہ خواب تھا وہ ٹوٹ چکا تھا شاید اس
کیسی ٹوٹ کاا مطلب اچھا ٹائم ہو گیا ہ کاٹ کٹ کر اچھا میں کٹ کروں گا ٹائم دس منٹ ہو گئے
ہو گئے اگے